ہیلو آواز آ رہی ہے
ہیلو السلام علیکم
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں آپ کو آ رہی ہے آواز
ہاں مجھے آ
پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا ہاں مجھے مجھے بھی دیکھو مجھے بھی دو ایسے چار ایسے ہی ضیاء ہو گئے پانچ پانچ
وارننگ آئی مجھے ضیاء نہیں ہوئی تھی لیکن وارننگ آئی
اچھا ہے نا ضیاء ہونے سے اچھا ہے کیونکہ ضیاء جب ہوتے ہیں نا پھر پچتا ہے انسان ہ میں نے کیا ہے کیوں
پھر اس نے بولا میں بھی کروں گی اس نے بولا میں بھی کروں گی سائمہ دی نے
میں نے سنا کچھ گوگی دیی کر رہی تھی میں نہیں اندر ہے میں یہاں ہوں اچھا ٹھیک ہے ا میں کیا بول رہی تھی امیر کا اچھا میں نے ہاں ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں انسان بے انسان بے بس ہے کیا کر سکتا انکل کو کتنے ہی مہینے نکلے ہیں نا
دو ہی نکلے
دو تین پہلے یہ ماری پھر اس کے ساتھ ہی
کیونکہ دیکھو نہیں نہیں جب وہ ونٹرس میں یہاں آئے نا ارب جان کو لینے جب نا وہ یہاں ادھر آئے تھے ونٹرس میں تب ان کو تھے ڈارک سرکلس مجھے اسی دن لگا میں ان کو بولوں گی ٹیسٹ کرو لیکن پھر میم میں کیا بولتی وہ بولتی تو آپ کیا مجھے بول رہی ہو یہ ہ
ممی نے بھی بولا کہمی نے بھی بولا میں نے اس کو ایک بار دیکھا ممی نے بولا میں نے اس کو ایک بار دا تد بولا کہ وہ کمزور ہوا ہے اس نے بھی بہت ایک سال پہلے دیکھا تھا ان کو یہ قسمت میں ہوتا ہے پھر انسان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ مجھے یہ ہے اللہ کی اللہ کے قسم ج دیکھنا
کے دو سمٹمس ہوتے ہیں ایک تو ایکسٹریم ڈارک سرکلس اور انسان کمزور ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں باڈی میں لگتا ہے نا باڈی میں چینج آ گئی ہے اس کو لگتا ہوگا کہ مجھے باڈی میں چینس آتی ہوگی سادیا کی مما کو بھی یہی ہوا
یہ بول رہے تھے کہ ان کو لگ تا ہی نہیں تھا کہ کچھ ہے پھر اس کو گردن
ارے نہیں نہیں انسان کو انسان پھر اگنور کرتا ہے پتہ ہے زیادہ دھیان و دیتے ہیں دیکو تمہیں اگر لٹ ٹل کھانسی ہوگی تم زیادہ جان نہیں دو گے بولو گی یہ کھانسی ہے ہے نا آپ کہاں تمہیں پتا ہے کہ کچھ ہوگا جیسے مجھے ہوگا کچھ مجھے ہوگا زکام میں کہاں اتنا بولوں گی کہ مجھے کچھ ہے انسان خود کو اگنور ہی کرتا ہے زیادہ ہے نا اور ہم جب ہم زیادہ بیمار پڑتے ہیں پھر ہم علاج کرتے یہ کشمیر کے لوگوں کو پرابلم ہے جب ایکسٹریم بیمار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم علاج کرتے ہیں ہم پہلے نہیں
ہاں اگر پہلے لیکن یہ نہیں مانتا تھا گھر والوں کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہ بولتے تھے کہ جاؤ جاؤ
وہی ہے نا پرابلم ہم مت خود کو ہم ایسے ہی چھوڑتے ہیں ہم مت دھیان دیتے ہیں دیکھو سعادیہ کی ماما کو پتا ہے کیا ہوا اس نے وہ سرپ پیا تھا نہ کھانسی اس کو تھی اس کو ایک مہینے کھانسی تو اس نے ایسی ہی خود ہی دوائی پی ہے مطلب کا میڈیکل شاپ سے کھانسی والی دوائی لائی ہے اور پی ہے پھر جب اس نے ایک مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے اس کو کو ٹیسٹ کیا ہاں سب کرتے ہیں وہی میں نے بولا کشمیر کے لوگوں کو یہی پھر وہ اس کو اس کو فورتھ اسٹیج نکلا جب اس نے ٹیسٹ کیا پھر اس کو دو ہی مہینے نکلے
لاسٹ سٹیج وہی
ہاں لاسٹ اسٹیج
اور کیا
آپ کیا بول رہی تھی عمیر کا
اچھا میں بول رہی تھی کہ سمان اچھا اندر چلو اندر
یہ کون ہے
یہ ہے مریم
مریم ہے
جی مریم ہے ہاں ہاں یہ مریم ہے مجھے لگا کہ میں نے کشمیری میں بات کیا ہوتا ہے نا بیچ میں ہم کشمیری ہے نا دیکھو میں نے بولا پرابلم سالو ہوئی وہ تو ہے
ہاں ہاں
وہ بڑی پرابلم تھی اور چار سال سے لگ بھگ مطلب چار سال کے تین سال کے بعد ہم آزاد ہو گئے اور شادی کے کے شادی نشا جب انگیجمنٹ کی تب سے تب تب سے ہی کیا بول رہی ہو آپ کو پتا ہی ہے سب
ہاں مگر انگیجمنٹ صحیح ہے آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے انگیجمنٹ کے ٹائم ہی ختم کیا ہوتا تو اتنا ہو
تو دیکھو ہم نے ہم انکار کرتے ہم آپ کو پتا ہی ہم کت
آپ لوگوں کا منہ ہی بند ہو گیا میں نے کہا آپ لوگوں کا منہ ہی بند ہوا
ااور کیا اللہ کی قسم سب بولتے تاویز ت تھے سچ میچ مطلب کہ وہ تھے نا بلیک میجک وہی تھا سچ میں آج تک کو اللہ کی ہمیں اتنا عذاب ہوا ایک منت میں تین تین بار جانہ پڑتا تھاکوٹ چار بار بھی تین بار اور اور اور پیسے پیسے کی بات ہی مت کرو ایک منتھ میں ٹین تھاؤزینڈ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں نے دو کیس کیے تھے ایک اس کی ماں نے اور اس کی بیٹی نے ایک اس کی بیٹی نے مینٹینس کیس اور ہاں مینٹیننس کیس اور زمین کا کیس اور کیا پھر جیج نے ہی بولا کہ کرو جلدی وہاں سے مطلب سونا اس نے کچھ بھی واپس نہیں دیا جو ہم نے اس کو سونا دیا تھا وہ بھی نہیں جو انہوں نے ہم کو دیا تھوڑا وہ بھی سب دینا پڑا
مطلب جو آپ لوگوں نے دیا تھا وہ بھی وہ بھی لیا وہ کیسی ہے
کھر بولا میں دور سی نہیں کروں گی اگر یہ نہیں مانو گے آپ کی ڈیمانڈ میری
اللہ
ہمیں ہم نے سوچا کہ ہم نے سوچا کہ ا چھوڑو اب تو آزاد ہی ہو جائیں گے ہم پھر یہ متا امیر امیرر کوئی متھیی پرابلم ہے گھر میں سب کو سب ممبرس
ہ ہاں یہ سب پورے گھر کو اسے پرابلم ہوتی ہیں ٹینشن پورے گھر کو ہوتی ہے پھر ہاں اس کو زیادہ ہی نخرے ہو گئے تھے
ا پھر پتا ہے کیا کیا پھر جو سونا تھا اب جی نے بولا تھا کہ ہم ایسے ہی دو ٹو لگ دے گے تو وہاں سے سونا ہمارا واپس کرو انہوں نے انہوں نے نہیں مانا پھر آپ کو پتا ہے جو دانش کے پاس ہم نے پونڈ بیچا تھا ممی نے
ہاں ہاں
ہاں وہ بھی وہ بھی ہمیں خریدنا پڑا آج کے ریٹ سے کے حساب سے انہوں نے لائے تھے ففٹی تھاؤزینڈ میں ہاں انہیں لے لئے تھے ففٹی تھازینڈ میں ہمیں ون لھک اور ون لھک ٹوئنٹی تری تھوسنڈ میں
ہو گیا نا ایکسٹرا ایکسٹرا
ہو گیا نا وہ اور ون لیک دینا پڑا ایسے ہی کتنا ہوا لگ بھگ
ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں
جو اں انہوں نے امیر کو لایا تھا نا سونا اس کو بھی ڈابول ہوا تھا وہ بھی انہوں نے واپس دیا
تب سے تو بہت چڑھا تب سے بہت چڑھا
بہت بہت زد بہت انہ نے لگ بھ ٹین ففٹین لیک مطلب کہ وہ انہوں نے لیے ہاں ایکسٹرا کیا لیے ہمیں عمیر
مجھے لگتا ہے وہ شاید مجھے لگتا ہے وہ وہ شاید ویٹ کر رہے تھے کب چڑھے گا سونے کو ہم ان کو بتائیں گے
اور کیا پھر پتا ہے وہ زمین تھا نا امیر کے نام وہ زمین تھوڑا بہت
ہاں ہاں ہاں
وہ بھی دینا پڑا پھر واپس وہ اس کابھی مان لے اس نے لش اور کیا ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آیا امیر بھی ایسی ہی مطلب ون روپیا ہے نا ایک روپیہ بھی نہیں ملا ہمیں کسی بھی حساب سے سب مطلب سابرمہ مندر ہوا نقصان ہمیں ہی ہوا بہت زیادہ آپ کوٹ سے بچ گئے تو
وہی بڑی بات ہے چھوڑو
پتا ہے کتنا یہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کی جو ان کو زمین کو لگانا پیسے مطلب امیر انہوں نے کیا نا زمین عمیر کے نام
ہاں
ان کو لگا ون لیک انہوں نے وہ بھی چڑھایا لس لسٹ پر چڑھایا وہ بھی ون لییک پھر بولا پھر بولا جج نے جج نے بولا نہیں یہ ظلم ہے اب یہ نہیں دے گا کیونکہ آپ نے ان کو یہ گفٹ دیا تھا کیا اس نے بولا ان کو دھیان رکھنا مجھے بولنا ٹین منٹ ہوئے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی نائن ہی ہو گئے ابھی ایک
ہاں اس نے بولا کچھ شور ہوا اندر ہاں بولو ہاں پھر بولا اس نے ہاں شاید دیکھو پھر بولا اس نے کہ بولا تھا میں بھول گئی ہو پھر بولا تھا انہوں نے کہ یہ بھی دو پھر بولا جج نے نہیں تو آپ نے ان کو گفٹ کیا ہے اس لڑکے کو تو یہ نہیں ملے گا
اچھا ٹھیک اب کون ہے وہاں وہاں وہاں پہ کون ہے آب
میں میں نکلی تھی پرسوں ہی ممی کے ساتھ انہوں نے نہیں مانا سام یہ جاجی نے بولا ن
کی یہ ہے نا سائ مد آکی لی
نہیں مجھے جانا ہے نا سیٹرڈے کو س منڈے کو جانا ہے اور اسکول
اچھا ہاں آپ لوگوں کو ہوگی سمر ویکیشنس ختم ہے نا
ہاں اور کیا مجھے میں نے سمر وکیشنز میں نے سمر وکیشنز سے ہی نکالی برابر میں آئی تھی سیٹرڈے کو برابر مجھے جانا ہے سیٹر آج ہے گوگی دیدی آئی ہے آج وہ گئی تھی کل گھر اج آئی گوگی دیدی شفیق دیدی ہے اور ہیں اس کا ہسبینڈ اور ہیں آشٹر جی شیمی جی اور جائے جی اور اس کی بہن وہ ہے نا سسٹر جی جس کو بولتے ہیں وہ وہ دو بہنیں پر سو گئی اور سسٹر جو شکیل جس کا نام شکیل وہی یہاں ہے اور ہیں بھابھی اور ہے بھابھی
آپ کیا کر سکتے ہیں بچارے
بائی مریم اج اور آیا سمدین کاہ ہسبنڈ ماج وہ کل گیا تھا گھر آج آ ابچ گس انسان کہ انسان بے بس اللہ کی قسم سب انا اللہ کے ہاتھ میں یہ تھے نا عمیر کا قصہ یہ بھی مصیبت ہمیں اللہ کی طرف سے تھا
ہوں ہاں صحیح ہے اپنا کیا
ارے ٹائم ہوا میں کاٹ
چلو چلو کاٹو کاٹو کاٹو